ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ٹھیک ہو یہ بند کرو نا یہاں پفان شور آ رہا ہے اس کا
بولو
تو میں کیوں بوم ہے اور کیا ہے وہ نہیں کرتا ہے کال اسی لیے بوم ہے
تجھے ہوتا ہے مجھے کیا ہوگا
مجھے نہیں ہے میں تو اچھی ہوں
ہاں
یہ بند کرو نا دو منٹ کے لیے
مجھے سیریل میں سیریل دیکھ رہی ہوں
میں دوں گی نہیں پھر سو روپے یاد رکھنا
ہاں یہ بھائی کون ہے وہاں
ہاں
اور
بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو
ہاں
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں اور ٹھیک ہو
ہاں کیا بنایا آج کھانے میں اچھا کیا بنانا کیا ہے
ہماری نیشا
اچھا اور سنا کچھ سوکرتا ہے کال آج وہ کال کرتا ہے آج آپ کو
ہاں سچ تو ہے
اچھا وہ ٹھیک ہے اس نے مجھے پرس بہت کال اس کیے تھے کیوں مجھے کال کر رہا تھا سب ٹھیک تھا کی ہم ہمم
پتا نہیں کیوں مجھے تو نہیں کیے
نہیں دن میں بھی کرتا تھا شام کو کی تھی لڑائی متےس میں نے نہیں اٹھائی پھر میں نے سوچا پھر آپ مجھ پہ ہی لگاتے ہو الزام آپ بولتی ہو نا پھر ایسے ایسے کہ آپ کو آپ ہی لینا تھا فون آپ آپ کس نے بولا فون نہیں لینے کے لیے اور
ہا یہاں تو بہت شور
نہیں میں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں نہیں میںھے دیکھنا اس کو ہوگا پھر ایڈ یا نہیں
اچھاچ یہ تھے آئی پت اس میں پیس سے
کس میں بویا کہ ابھی کہاں آئیں گے اس کو لگتے ہے چوبیس گھنٹے
بایا کہ نہیں تو نے بولا نا میں کال ڈالوں گی
کون سے پیسے
آپ نے بولا نا اکاؤنٹ میں ڈالو گی پھر میں آرڈر
مجھے کہاں آے ابھی پیسے دو پیسے میں ڈولوں گی کال کر پھر کریں گے آڈر نہیں مجھے نہیں ہے مجھے کہاں مجھے دس روپے بیبی نہیں ہے آج اب متائیں گے یہ تین سو متائیں گے پھر اسی میں کریں گے آڈر کیا کر سکتے اس میں سے سو روپیہ دوں گی نا میں آپ کو اور سو روپیہ دوں گی شانی کو پہلے والے
اچھا اچھا
شانی کو سو روپیہ آپ کو سو روپیہ سو روپیہ ہوگا مجھے
مجھے نہیں وہ کال آتی ہے جو میں نے کی نا صبح کو اٹ نہیں آئی ہے
وہ آئی ہوگی وہ ابھی نہیں ہوگی یہ اس میں کنیکٹ نہیں ہوئی ہوگی لیکن وہ چڑی ہوگی ہاں یہ بر کسک مجھے شانی کے پاس ہے نا ففٹی روپیز ہے نا شانی آپ کے پاس ہے مجھے سکس ہنڈریڈ ہے نا
سکس ہنڈریڈ
تو آپ کو کیوں روز روز حساب دینا پڑتا ہے آپ مت پا گا ہو
نہیں ہو جائیں گی میرے دشمن
مجھے تو لگتا ہے آپ ہو گئی ہو فی الحال دشمن پھر بعد میں ہو جائیں گے
اور
سینڈرن اور کیا ایک تو سو روپیہ پہلے تھا اور چار سو روپیہ اس دن چڑھا جب یہ وہ ہوا ہو گئے نا فائیو ہنڈریڈ اور سو روپیہ یہ پرفیومو کا
ا
مجھے لگا تھا میں وہ دو تین آڈرس واپس کروں گی دو تین چیزیں واپس کرنی تھی اس اس کے بعد وہ جب پیسے آئیں گے پھر ہم آڈر کریں گے ایک تو کریں گے ڈوگو کے لیے گفٹ آڈر
تجھے پاتا ہے آپ موسم آپ تو موسم بھی گیا نا سمر ویکیشن بھی گئی نا مجھے وہ کرتا وہ نہیں لینے تھے آپ اب ہے نا سردی ہو گئی نا
تو میں نے تو کیا ہے آ پ کو آڈر وہ نئے والے اب وہی لے لو کیونکہ اب مت ہوں گے وہ واپس وہ والے جو نئے پیسے وہ والے آئیں گے واپس پرانے نہیں آئیں گے کب ٹوٹ جائیں گے ابو بکر کیا ہوا تمہیں پاگل ہو گئے ہو بدتمیز
ا بھی پیسے
میں نے کی ہے اس کو پیمنٹ آپ کو نہیں ہے دینے کی ضرورت تھا
وہ آئیں گے نئے والے واپس اگر میں پرانے کرتے واپس
وہ جو پرانے جو یہ والے کرتے ہیں نا یہ دیں گے نا ہم اس تو وہاں سے وہ نئے والے لیں گے آپ کو نہیں دینے ہیں نہ پیسے نہ کچھ آپ کو کچھ نہیں دینا ہے
ہ
اب آئیں گے آپ کو دوسرے والے کرتے اور
پھر آئیں گے پرانے والے پیسے کے پرانے کرتے کی پیسے واپس اچھا نئے والے آئیں گے
جو میں نے پیمنٹ کی ہے وہی والے واپس آئیں گے
ہاں تو نہیں
وہ بھی پڑی ساڑھے تین سو میں دو
رکھنا وہ آ وہاں سے اپنے پھر ہو جائے گی نا کام پھر تین سو رہیں گے ساڑھے تین سو رہیں گے اگر
آئی ایم آف وہ میرے پیسے ہیں نا آپ کو تو کرتا ملے گا نا آپ کو مت ہوگا ایک کرتاب ریٹرن آپ کو اس کے بدلے میں دوسرے لاؤں گی آپ کورتے تو واپس نہیں ہو سکتے ہیں نا یہ کہاں سے واپس ہوں گے کرتے کورتے مت ہوں گے واپس یہ تو آپ کو لینے ہی آپ اب میں نے سوچا کہ یہ آپ بول رہے اس کا ڈیپ نال ہے اس کے بدلے میں دوسرے لاؤں گی آپ اسی لیے کور تےمت ہونگے واپس
مئی کا آ روگکا
وہ کہاں سے واپس ہوں گے
وہ بھی آپ کے پیر پڑ گئے
آ پ کا دماغ خراب ہو گیا آپ تھوڑی پاگل ہو گئی آپ کو سمج نہیں آتا میر میرا مطلب ہے جو آپ نے کرتے کیے نا آڈر
ہاں
جو وی پرانے والے جو آپ نے آرڈر کیے پرسو میشو سے ٹھیک ہے وہ آ گئے آپ اس کے پیسے اپ نے دیے ہیں ٹھیک ہے
ہمم
لیکن اب کیا ہے اب آپ وہ یہ تو آپ نے لیے اب ج دوسرے والے کرتے میں اس کے بدلے وہ وہ ہم ریٹرن کر دیں گے وہ اس کے پیسے واپس آئیں گے کرتے تو کرتے صحیح جگہ ہے نا آیا سمجھ نہیں آپ کو سر کے اوپر سے ہوگا وہ مجھے آتا ہے سمجھ ہلو مطلب آپ کو آپ کرتوں کے بدلے کرتے آئیں گے پیسے نہیں آ سکتے پیسے کہاں سے آئیں گے وہ تو ریٹرن ہوگا نہیں نا یا آپ آپ بدلے رہ رہے ہو کرتوں کے بدلے دوسرے والے کرتے آیا سمجھ
اچھا
ہاں میں نے ورنؤ کو اس والے کے بھی پیسے دینے تھے پھر لیکن وہ واپس آتے لیکن آپ نے بولا نا مجھے نہیں ہے اب میں نے خود کے پیسے
ا تو مات رکھے گی وہ اس کو واپس آپ کو کرنے ہے نا
وہی کہہ رہی ہو نا ورنہ دینے تھے نا آپ کو فی الحال کے لیے تو دینے تھے پیسے جب تک وہ کرتے واپس کرنے تھے جب تک وہ آتے آپ نے بولا مجھے نہیں اب میں نے وہاں پہ خود کی پیمنٹ ہی کی میں نے وہاں پہ آن لائن پیمنٹ کی ہے تین سو سارے تین سو روپے آب جو وہ کرتے آئیں گے نا ہم ان کے بدلے والے بیچیں گے جو آپ کو ڈیپ نال ہے جن کا آپ کا ڈیپ نال ہے ہاں اب لوگ یا آپ دوسرے والے کرتے لیکن آپ کو پیسے وہی والے دینے ہیں جو آپ نے دیے ہیں آلریڈی میں آپ کو کوئی نئے پیسے نہیں مانگوں گی آیا سمجھ ہاں میں آپ کو کوئی نئے پیسے نہیں مانگ رہی ہوں اب آپ کو اس کے بدلے یا آپ کو اس کے بدلے مل رہے ہیں دوسرے والے کرتے آیا سمجھ آب ہاں آپ کو سر کے اوپر سے ہی ہو رہا ہے یہ بھی میں مجھے سمجھ آتا ہے آپ کہاں آئے گا سمجھ میں آپ کو بعد میں سمجےجاؤں گی یہ اچھے سے ٹھیک ہے
اور
اور ٹھیک آ پکو کر نے تھے نا ہیئر بڈس آڈر
ہاں آپ نے بولا مجھے نہیں ابھی
نہیں ہے کسم سے پیسے آپ دیکھ گا نا بائی کو ڈھائی سو روپے اور میں بھی دوں گی سو روپئے پھر کر سکتی ہو پھر دو چیزیں کر سکتی ہو آڈر
نہیں ابو کے لیے وہ کرنی تھی نا شرٹ
اچھا
مجھے لگا تھا ایک واپس کرنی تھی
کیا شرٹ کہاں سے ہوگا آپ کیوں فضول باتیں کرے وہ اکاؤنٹ ہی جو بند واپس ہوتی نا واپس مجھے کیا
میں بول رہی نئے میشو پہ نئے جو نے نیا نیکالا کہا
نہیں ہو سکتا وہ تو الگ ہے جو ہم آڈر کریں گے وہ الگ ہے آپ کہہ رہیے ہو ہم بلیک کریں گے آرڈر یہاں سے پھر اس کو دوسری بیٹ
نہ وہ نہیں
تو
نہ بلا کے ہم لیں گے تو اور اس کو پیسے بھی ہم دیں گے میں بولا وہ واپس کریں گے
واپس کس پہ کرو گے وہاں سے تو لینا ہے نا آڈر یہ کا وہ تو جو آڈر کریں گے اگر ہم دوسرا آڈر کریں گے فضول میں تو واپس نہیں بھیج سکتے نا ود آؤٹ آرڈر کرت واپس بی سکتے ہیں کوچھ
اگر ایکسچینج کریں گے
ایکسچینج کر سکتے ہیں
ہاں پہلے وہ لیں گے نا بلیک والی شرٹ ہم رکھیں گے وہ پھر ہم کریں گے دوسری اور پھر ایکسچینج کریں گے واپس وہاں چلیں گے دوست سے
وہی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں آپ کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے تب سے آپ بول رہے ایکسچینج ایکسچ جوھ سکن کہاں سے ملے گا اس کے بدلے تو کچھ آڈر کرنا پڑے گا نا اگر وہ پرانا اکاؤنٹ ایسے ہی ہوتا تو کر سکتے تھے ریٹرن آپ کے کرتے بھی ریٹرن کر سکتے اس کی شرٹ بھی ریٹرن کر سکتے تھ میں نے پھر بولا تھا آپ ہم نہیں لیتے یہ چیزیں آپ نے اس
میں نے میں آپ کو آپ نے مجھے بولا یہ ہوگ کرتا ہوں گے اچھے
کرتوں کا چھوڑا میں نے ابو کی شرٹ کا اب میں نے بول تھا یہ مہنگے ہے چار سو میں نے بولا تھا ہم شور تھ ہم اس کو یہ کینسل کر دیتے ہیں وہ پھر پیسے ہمیں خود اکاؤنٹ میں واپس چھوڑو اب ا نہیں کرتے ت واپس ابھی فضول میں ہو جائے گا پتا نہیں کیا میں کرتی ہوں واپس سے کال رکو ایک منٹ